السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
جی شکر اللہ کا آپ ٹھیک اچھے سے گھر میں سب بھی ٹھیک ہے
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں گھر میں بھی سب ٹھیک ہے ہاں میں اچھے سے ہوں آپ کے گھر میں سبھی ٹھیک
اچھیا شکر ال
اچھا ٹھیک آپ اچھے سے ہو
جی شکر اللہ کا آپ ٹھیک مما بابا ٹھیک ہے
ہاں ہاں وہ بھی ٹھیک ہے
اچھا ٹھیک ہے
ہاں آپ کے یہاں سبھی ٹھیک
جی شکر اللہ کا وہ بھی ٹھیک ہے
آ
کیا کر رہے ہیں آپ
بس میں بیٹھا ہوں تو کس ٹاپک پہ آج بات کیا جائے
آپ ہی بولے کس ٹاپیک پہ کریں گے
چلیے ٹھیک ہے پھر اور بتاؤ کچھ اچھا سا
بس بڑھیا
ٹھیک جیسے آپ کیا کرتے ہو
کچھ نہیں میں گھر میں ہی بیٹھی ہوتی ہوں
کیا
اور کیا کریں
کر ہاں
اور کیا ہے کریں اور آپ کیا کر رہ تھ ہیں
مست ٹھیک آپ کو ٹریول کرنا اچھا لگتا ہے
جی
مجھے بھی ٹریول کرنا بہت پسند ہے نئی جگہیں دیکھنا اور نئے لوگوں سے ملنا اچھا لگتا ہے بہت زیادہ
ہاں جی بالکل
ہوں
مجھے اتنا انٹرسٹ نہیں ہے ان سب چیزوں میں
اچھا ا مجھے ماؤنٹینس لیکس نیچرل پلیسز بہت پسند ہیں
جی
مطلب موٹ
مزہ بھی آتا ہے ان جگہوں پہ ہے نا
وہاں وہاں کا انوائرمنٹ بہت شانت ہوتا ہے
ہمم بالکل صحیح بولا
ہمم میں نے کچھ ٹائم پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ مطلب میں ایک ہم ایک پہاڑ پہ گئے تھے
ہاں کہاں
وہاں کا ویدر کیا ہی تھا بہت ہی اچھا ویدر تھا
کہاں ویسے
ویسے بھی وہی گئے تھے بہت ہی بڑھیا ویدر تھا وہاں پہ
اچھا ٹھیک
اور ہمیں وہاں کے نئے کلچر کے بارے میں نئے ٹریڈیشن کے بارے میں اور وہاں کا جو لوکل کھانا ہے او او کیا ہی مزہ آیا تھا اس میں
وہ تو آتا ہی ہے
ان جگہوں پہ انسان کا اسٹریس بھی کم ہوتا ہے
جی مزہ بھی آتا ہے
تم کرتے ہو ٹریول
نہیں اتنا زیادہ ابھی نہیں تو پیس پیس میں کبھی کپار گھرواوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ
مجھے تو لانگ ڈسٹینس میں مطلب کہ جو لانگ ڈسٹینس ہوناا
ہاں
کہیں دور جانا ہو
ہوں
اس میں مزہ آتا ہے زیادہ
ہاں مزہ آتا ہے بہت زیادہ
اور آپ کو پتا ہے جانے سے پہلے ہمیشہ ایک مطلب کہ حساب کتاب رکھنا چاہیے اپنی جگہ
کیا
مطلب کہ ہوٹل کی بکنگس ٹرانسپورٹ کا خرچہ یہ ویدر دیکھنا کب کیا ہے اور سب سے بڑی بات اپنے ضروری جو کاغذات ہیں وہ ساتھ رکھی اگر آپ گاڑی میں جا رہی ہوں تو گاڑی کے کاغذات ساتھ رکھنے چاہیے اور اپنے کاغذات جو اپنی آئی ڈی پروف ہوگی وہ ساتھ رکھنا اور میں اور میں ہر ٹرپ پر فوٹوز لیتا ہوں مجھے فوٹوز اور ویڈیوز لینا بہت پسند ہے کیونکہ ایک یادداشت رہتی ہے نہ
لیکن مزہ بھی آتا ہے بہت ہے نا
ہمم مزہ تو آتا ہے
اوپر سے گھر والوں کے ساتھ
ہاں
کچھ الگ ہی مزہ آتا ہے
کبھی جانا بھی چاہیے نا تو وہاں جو ہے نا وہاں کے واتاورن جو ہے اس کا دھیان رکھ رکھنا چاہیے ہر ہمیشہ ہمیں وہ صاف رکھنا چاہیے
ہاں دھیان سے چلنا چاہے
کے لوکل رولز ہوں گے ان کے نیم ہوں گے ان کو ماننا چاہیے اور مطلب کہ جو ہم پلاسٹک بوٹلیں استعمال کرتے ہیں کچھ بھی پلاسٹک استعمال کرتے ہیں وہ مہربانی کر کے وہاں پہ نہیں پھینکنا چاہیے ہمیں
جی بالکل
اور مجھے وہاں کا لوکل فوڈ کتنا اچھا ہے اس میں مزہ ہی آ جاتا ہے بہت زیادہ مزہ ہے اس میں
اور پہاڑوں کا کھانا تو کچھ اور ہی الگ ہی ہوتا ہے
میں تو میں کشمیر ایک بار اور گوا ایک بار اور کیرلا بھی ایک دو بار گیا ہوں مطلب کہ کتنی اچھی جگہ ہے میں نے تو سوچ رکھا ہے کہ میں تو فارن کنٹریز کبھی ٹور کروں گا آنے والے سالوں میں
انشاء اللہ
آدھے لوگ بتا گئے ہیں کہ ٹریول کرنا یہ بہت ہی مطلب اس میں بہت خرچہ آتا ہوگا ایسی بات نہیں ہے اگر انسان پہلے ہی اچھے سے پلاننگ کرے نا تو یہ بہت ا مطلب کہ یہ بہت اچھے سے انسان بہت اچھے سے افورڈ کر سکتا ہے اگر انسان کو پلاننگ اچھے سے ہو جائے
جی
ہوں
ہوں ہوں بالکل
اپنی فیملی کے ساتھ کسی ٹرپ
انچ چلنا کبھی کبھار اگر ملا ٹائم تو جائیں گے
اس میں ٹائم نکالنا پڑتا ہے ورنہ ٹائم کس کو ملتا ہے موڈ کو فریش کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے
ہاں کسی کو اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی اٹریکٹ ہوتا ہے تو بتا کوئی جانا چاہتا ہے کوئی نہیں
چلو بہت اچھی بات ہے آپ بھی جانا
اور گھر والے کب مان جائیں گے اس کے حساب سے
اور ہمیشہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی جانا کیونکہ یادگار رہتا ہے
اور کیا جو اپنا فیملی ممبر ہوتا ہے اس کے ان کے ساتھ کچھ الگ ہی مزہ ہوتا ہے
ہوں اور سب سے بڑی بات پتا ہے کیا ہے سب سے بڑی بات ہوتا ہے کہ اس میں خرچات کا خیال رکھنا جتنا جتنا آپ نے پلان کیا ہے جتنا پلاننگ میں رکھا ہے اتنا ہی خرچا کرے اس سے زیادہ نہ ہو جائے ورنہ پھر وہ پھر ایکسپ پینس ہو جائے گا
ہاں جی لمٹ ہاں جی لمٹ جس کا خیال پہلے سے ہی رکھنا چاہیے
خرچوں کا خیال رکھنا چاہیے مطلب کہ جاتے جب ہم جائیں گے وہاں پہنچیں گے تو ہر ایک چیز کا دھیان رکھنا چاہے انسان کو
ہم بالکل
ہمیں سب سے بڑی بات وہاں مطلب جہاں بھی ہم جائیں گے
ہمیں ماحول کو گندہ نہیں کرنا چاہیے ماحول کی صاف ستھری ماحول کی صاف صفائی کا خیال رکھنا چاہیے
چاہیے بالکل
اگر کسی اور کو دیکھیں گے کوڑا کرکٹ پھینکتے ہوئے تو اس کو بولے کہ یہاں پہ ایسا نہیں کریں گے یہاں پہ ایسا نہیں کرنا ہوتا مطلب کہ اچھی جگہ ہوتی ہیں وہاں پہ کیوں وہاں کیوں گندہ کریں گے
انسان تو کرتے ہم تو خود ہی کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے
وہ سب نہیں کرنا چاہیے اور اگر آپ جاؤ ئے ویہ نا آپ کبھی
جی
تو ہمیشہ گاڑی سے ہی جانا کیونکہ گاڑی میں الگ ہی مزہ آتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ انسان ہر کچھ دیکھ سکتا ہے گاڑی سے ہر کوئی جگہ
جی بالکل بائک پہ بھی جا سکتے ہیں گھر والوں کے ساتھ
لیکن گھر والوں کے ساتھ کہاں جا سکتے ہیں بائک پہ کتنے لوگ بیٹھیں گے
ایک ممبر
وہ کیا ہو گیا ایک نمبر ایک ممبر کیا ہو گیا
کے سدیو میں مزہ اتا ہیں
گاڑی میں فل فیملی لے کر اکیلا جا سکتے ہیں اور مزہ بھی آئےا
کیہ پترہو اپ اس کے ساتھ
فرینڈس کے ساتھ اتنا مزہ نہیں آتا ہے جتنا اپنے گھر والوں کے ساتھ آتا ہے
ہاں جی بالکل چلیں ان شاء اللہ کبھی دیکھیں گے
چلو مجھے تم سے بات کر کے بہت اچھا لگا
چلو شکریہ آپ کا بھی بہت بہت
چلو پھر ملتے ہیں تھینک یو چلو تھینک یو بائے
اوکے اللہ حافظ
اوکے اللہ حافظ اب جب جاؤ گی سیف اچھے طریقے سے جانا اسٹے سیف اینڈ ٹیک کیئر
ٹھیک ہے انشاء اللہ اوکے اللہ حافظ